ہیلو
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھییک ہو
جی سب آپ ٹھیک آپ بتائیے گھر پے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا ہم سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے بس دعا آپ بتائیے نماز وغیرہ پڑھی آپ نے لاسٹ کی
نہیں ابھی کہاں مجھے پاپا آیا بلانے
ہمم
اچھا
وہاں اور بتائی گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سر ٹھیک ہے شکر الحمد
آپ کیا کھا رہے ہو
میں نا یے کھا رہا یے پاپا نے کچھلایا تھا وہی کہا رہا تھا
اچھا ٹھک
جی
اب یے شپ شپ ختم کرو نا
جی جی بتائیے آپ
جی جی میں یہی بتا رہی تھی سب سب ختم کرو اور کچھ بھی نہیں
ابھی کتنا ہے اس میں
یے تو فی الحال ایک سفا پایا
ا ا پھر آپ کھانا کیسے کھاؤ گے
میں کھانا بھی کھاؤں گا آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے
نہیں ٹینشن نہیں مطلب آپ زیادہ کھاتے ہو
کوئی بات نہیں میں کھانا بھی کھاو گا یے میں کھا بھی کھاؤ گا اور یے بھی کاؤں گا
مطلب کچھ زیادہ ہوگا نا پھر
کیا
آپ کو پتائیں جب میں نے بولا تھا میں نے میگی وغیرہ کھائی
ہاں
میں نے اس کے بعد کھانا بھی کھایا تھا
ہاں سچ میں
مما کی قسم بس
آپ کتنا کھاتے ہو لیکن
مما کی قسم میں نے کھانا کھایا تھا اصل میں یے نا کل کا تھوڑا چکن بچا تھا اور میٹ وہ میں نے جلدی جلدی ختم کیا جی جی پتہ نہیں عادت ہے
ہاں پیٹ آپ کا ہے یا کچھ اور ہے جب میں کچھ کھاؤں گی نا جیسے کہ میں موموز سان کھاؤں گی اس کے بعد مجھے کھانا کھانے کا موڈ ہی نہیں ہوگا
قسم سے
قسم سے
آپ وہیں ہونا جو ایک دو شافعی تھی پھر وہ اس کی پھر اس کا پیٹ بھر جاتا تھا
جی جی
پتہ ہے پتہ
ہم سب کوئی ہی عادت ہے ہم اگر کچھ کھائیں گے نا بس آتا تھوڑا سا پہل ہم نہیں کھاتے ہیں کھانا
یے نہ پھر عادت بھی ہونا چاہیے کھانا کھانے کو
ہاں عادت ہوتی ہے لیکن ہمارا اتنا پیٹ نہیں ہے
اچھا ٹھیک ہے جی جی
آپ کو پتہ ہے ہم کل ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے نا بالوں کے بارے میں
ہمم
میں پھر آج سے اپنے آجاتے جہاں نا آج سوئی تھی صبح میں وہی سپنے میں کر رہی تھی میں بال ٹھیک کر رہی تھی میں میں نے اتنے اچھے بال کیے تھے جب میں صبح اٹھی نا میں وہی کر لی بال لے کے اٹھی تھی
چلے ہم وہ بھی ٹھیک کرتے کوئی بات نہیں ہے
ہاں ہاں کوئی بات اور مجھے چواکلیٹ کتنے گندے لگتے ہیں چھی
آپ نے آپ کو کہاں سے ابھی چوکلیٹ یاد آیا
میں نا ابھی دیکھ رہی تھی چاکلیٹ
اچھا
جی مجھے زیادہ موموز پسند ہیں اور یہی یے مچھلیاں وغیرہ مسالہ روٹی گول گپے تیکھے تیکھے چیز آچار
جی
باقی مجھے بھی نہیں پسند ہے تو میں مطلب پاپا اور آیا لینے یے مچھلیا
ہاں ہاں لیکن یے لینے نہیں آیا یے بتا ان کو نا چھا چوں کے گھر جانا ہے کچھ پتہ نہیں
تم بھی
نہ نہ
تم جاتے ہو نا پیچھے پیچھے
میں کہاں جاتتا ہوں پیچھے پیچھے
ورنہ کیا اور اور بتایے آپ
بس آپ بتائیے کچھ خاص
میں کیا بتاؤں یار آپ صرف اتنا بتا رہے ہیں تم بتاؤ میں بتاؤ وہ بتائے یے بتاے
نماز پڑھی ہے آپ نے
میں ابھی پڑھوں گی میں نے دو بار بتایا
میں
مجھے وزو کر کے ہی ہے مجھے وزو کر کے ہی ہے
ٹھیک ٹھیک
بعد مے کاؤ گے سب سے بند کرو
یہاں پے نا بہن ہے
اچھا ٹھیک ہے
جی
جی جی آواز مطلب ہائی ہے اس فون کو تمہیں
جی نہیں
یے مچھلیا کھانے آئی
ہمم ہمم نہ نہ یے نا کچھ کپڑے بدل رہی تھی
وہیں پے اچھا اچھا ٹھیک چکے روم میں جانا ہے چا چو کے کپڑے میں جانا ہے
جی اور بتائیے اب آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہم نا اس کے بعد موضوع پے بات کرتے ٹھیک ہے
کیوں مجھے پتاو آپ کے اسکولس کب اوپن ہوں گے آپ کو کب اسکول جانا ہے
ہمیں تو جانا ہے تھری سے
جی ہاں
ارے اسکول تو بتا رہی ہیں اسکول تو ٹوینٹی تھری اوپن ہوں گے مطلب وینس ڈے کے دن
وہ نا تھری سر ٹوونٹی تھری سے
تھرز ڈے تھرز ڈے جانا ہے نا تمہیں
ہاں ابھی تو دو دن آف ہے
ہاں ہاں مجھے بھی مجھے بھی تھرسڈے جانا ہے
اور آپ کو کب ہوگا ویسے اور
کہاں
میں بتا رہا ہوں آپ کا اسکول کب ہوگا ان
ہمم تھرز ڈے مجھے پہلا دن ہوگا اسکول میں
ہاں
پھر ایگزام کا نہیں پتا ہے اب یے والا ایگزام کب ہوگا تو پہلے میں تھرس ڈے دوں گی یے نیک
اپنے اسکول میں
مجھے وہ پت تا نہیں ہے ایگزام کہاں ہے تو اپنے اسکول میں چھانا پورا میں پہلے دوں گی ایک پھر
اچھا چلیے چلیے اپنا دو دن جانا وہاں ٹھیک ہے
اچھا فرائیڈے اور یے تھرسڈے اور فرائیڈے
ہاں نہ حالا فرائیڈے تھرزڈے اور سیٹرڈے ٹھیک ہے
تھرسڈے اور سیٹرڈے
ہاں جی
مجھے نا تھرس ڈے سوچا تھا میں جاؤں گی فرینڈ کے ساتھ
تھرزڈے نہیں پہلے ہی دن سیٹرڈے
اچھا ٹھیک ہے
جی جی
جی
کیونکہ فرائیڈے تو نماز وغیرہ ہوتی ہے
ہاں ہاں جی ہاں جی
اسی لیے
جی مجھ مجھے لگتا ہے فرائیڈے کے دن پیپر ہوگا شاید
وہ تو پھر اچھی بات ہے
جی پیپر کی ٹینشن
آپ کب سے بول رہی ہو آپ پتہ نہیں کب سے بول رہی ہ میرا ایگزام ہے ایگزام ہے لیکن یہ آپ کا ایگزام ہی نہیں آ رہا ہے
کینو پوسٹپوند ہوتا ہے بار بار
اے
اہم
فی الحال اگر بارش پھر سے ہوئی تو آف مجھ لگتا ہے ہوگا دو تین دن کیونکہ کیونکہ بہت جگہ سیلاب آیا ہے اگر آپ کو پتا ہوگا
ہاں ہاں یہاں سے مت نہ آیہ
اچھا ٹھیک
اس والے سائڈ سے نہیں آتے کبھی بھی نہی
میں نہیں بتا رہا ہوں اس کا مطلب آپ آپ کو مت پتہ ہے وہاں سے متنا آ جہاں سے آپ کا اسکول ہے
ہاں ہاں وہ بات ہے
بھروسہ مت نا ہے
سیم ٹو یو
جی
اپ گھر میں اکیلے ہو
ہاں فی الحال تو اکیلا ہی ہو آب نہ وہ کھانے کے لیے نکلے گے ابھی نکلے ابھی وہ ابھی نکلیں گے
پھر کھانا کہا کھانا ہوگا آپ لوگوں کو
کھانا ہم کھائیں گے پتا نہیں ابھی مت نہ آئے پو وہ مہمان
وہ متنہ بھی گئی چاچو کے گھر میں
نہیں وہ کہاں آئے یہاں وہ سری نگر گئے تھے صبح ابھی وہ نہیں آئے
اچھا جی نہیں دن میں آیا تھا نا کوئی جب تم نے بتایا تم کیا بتا رہے ہو
وہ نہیں تھا وہ وہ الگ مہمان تھا
وہ نکلا
جی بہت اسی ٹائم نکلا اس نے چائے وغیرہ پی پھر نکلا
اچھا
ہاں جی
مجھے نہیں پتا کب نکلا اصل میں میں تھا نا پھر وہاں پہ آپ کو تو پتاہ ہی ہے کہاں
ہاں ہاں اب اففو دی کی کالز بچے چار
ہاں چار چار
ہاں ہاں
ہم نا ایک اور کرتے ہیں جلدی پھر تین وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں جی
ہاں
سرا ٹھیک
جی جی
جی
اس کے بعد اگر آپ پہلے ویٹ کرتے مجھے کتنا ٹائم لگےگا نماز پڑنے کو پہے میں نماز پڑوں گی پھر وہ چار ایک ساتھ ختم کرتے پھر کھانا کھاتے
اچھا چلو کوئی بات نہیں لیکن جلد جلدی نہیں مطلب آرام سے ہی
آپ مجھے اس کے بعدا واٹس ایپ سے کال کرنا پھر میں بتاؤں گی ٹھیک ہے
اوک کوئی بات نہیں اوکے اوکے آپ کو پتاہ ہے مجھے کتنی یاد آ رہی ہے کزن کی
اس کا کزن
ماریہ کی
اچھا سچ میں
قسم سے میں مت نہ رہ سکتا ہوں اس کے بغیر وہ اصل میں وہ ہوتی ہے نا بچپن سے میرے ساتھ ہی
اچھا اچھا ٹھیک اس کی اس کو بھی بہت زیادہ آتی ہوگی
ہاں اس کو بھی آتی ہوگی بہت زیادہ
ہاں ہاں حد سے زیادہ
وہ مما کے ساتھ گئی ہے کہیں
اچھا
ہاں جی
ٹھیک ٹھیک
اور بتائیے آپ
چلو چلو مجھے آپ واٹس ایپ سے ہی کرنا کال ٹھیک ہے
جی
ہاں
جی کیا بتا رہی تھی آپ
میں نے بتیا آپ مجھے واٹسپ سے کال کرنا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں اللہ حافظ ہم بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
چلو ہم بعد میں ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا